کالبون
اور خیریت ہیں
الحمد للہ ا پنا بتائیے
جی الحمد للہ
کیا ہو رہا ہے
کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں اب جاریں کپڑے سہانے
سہانہ پریس لگا کے تو آؤ
کیا چاہ رہے ہو تم ورت لگا کے کپڑے دو جب پہننا ہوتا ہے تب پریس کرنا ہو ابھی تو سب ویسے ہی ہے نہ جانتے ہیں پہننے کے پہننے کے وقت کرنا ہی کرنا پڑے گا تمہیں اسے رکھ دو
اچھا نہیں پہلے کر کے لگا دو تو زیادہ جو مرضی کھینچے پہن لی ہے ہوں
ارے ج ملے آد پھر بھی وہ سب وہی طرح ہو جاتا ہے
اب دیکھو جلدی میں ہو کہیں جانا ہو اب تم کالا اب ریئل لگانے بیٹھے ہے تو وہ ہو جاتا ہے نا وہی پہلے سے لگی ہو تو جلدی پہنا نکلنی ہے
دیکھو پھرس کرنے بیٹھیں گے نا تو یہ آدھی رات بیت جائے گی تو اتنے کپ
تو یہ تو ہو ہی جاتا ہے وہ کہیں گے میرے کپڑے میں لگا دو وہ کہیں گے میرے کپڑوں کو لگا
تو پھر جب ہم کو پہننا جب ہم کو کوئی کپڑا پہننا ہوگا ہم اس کو گف فری ٹائم اپنے کپڑے کو پرس کر کے وہ پہن لینگیں بات ختم تو پھر تو پھر
صحیح رہائے دماغ ہے
اور کیا بات تم لوگ کو نہ د کہہ دے
نہیں دیکھ رہا ہے میں تو دیکھ رہا باقی باقی گھر والے تمہارا نا سمجھتے ہیں اس کی بات پ الگ ہم تو سمجھ گئے ایک ہی بار میں
ہ میرے گھر والے سمجھتے ہیں
تم سناتے نہیں ہے کیا کہ دیکھو اپنے لیے کرنے کے لیے کر لیتی ہے
تو ہم ان کے بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن جب
ہاں
اچھا میرے پاپا کی عادت تھی آواز آرہی ہے میرے باب پا کی عادت تھی وہ ہمیشہ کپڑے ہمیشہ پریس کر کے ہی رکھتے تھے کر کے تبھی رکھ ہوں ب ا میرے پاپا کا پ نہیں تو
تو آواز کا ہے اسی طے جیسے لگا ہم منہ میں کچھ دبا لیا ہو
ارے نہیں ہم کچھ نہیں کھا رہے ہیں
ہوں بتاؤ گی بھی کہاں کھا رہی ہوگی یہ
نہیں نہیں کھا رہے سچ میں کچھ نہیں کھا رہے
تو رو کہے رہی ہو
ہا رلا رہے ہونا
نہیں ہم ہم کیوں رولائیں گے بھیا
ہاں ہاں
اور بتاؤ مما
تو ہم بتا رہے تھے کہ ہے نا پرسوں ٹیسٹ لیا میں ہم نے ہم نے پڑھا نہیں تھا کچھ صرف پندرہ منٹ میں پڑھا تھا جو کچھ تھا پندرہ منٹ میں پڑھا آدھی چیزیں بھول گئے بتایا تو تھا کیا آدھی چیزیں بھول گئے تھے
ہاں ہاں ہاں
اور ب وہ پڑھا جتنا کچھ آ رہا تھا اتنا لکھ دس میں سے پانچ نمبر آ گئے
آں تب تو صحیح ہے یار تو سو گئی ہوگی تو مطلب جب ٹیسٹ ہوتا ہے ماموں تو مطلب یہ سب لوگ ایک ساتھ ہوتی ہے یا تمہاری کلاس الگ ہوتی ہے یا ان لوگ کی الگ ہوتی تی ہے الگ ہو جاتی ہے
نگت کی نگت کی الگ ہو جاتی ہے میری یہس اس کی الگ ہو جاتی میری الگ ہو جاتی ہے
اچھا نام نام نہیں لیا کرتے ہمو
ہاں ہ وہ ہو جاتا ہے فلو فلو میں
چلو کوئی نہ تو پھر آ ج پھر تیاری کرو گی تیاری کر لو بڑھیا اور کیا
تیاری ہی اب کوئی اتنا نا ہاں پڑھ لیں گے یار پچھلی بار کی طرح نکل پچھلی بار پانچ لے کے آئے تھ بس سوچے دس میں سے دس کو آنا ہی ج نہیں ہے تو آٹھ تو آ ہی جائے
ہاں تو یہ اور کیا اسے امید لگاؤ کہ آئے تو جائیں گے محنت کرو
شروع شروع میں میم نے جت نہ لیا اس میں دس میں سے نو دس میں سے آٹھ دس میں سے دس
ہوں تب اسٹارٹنگ میں پڑا اسٹارٹنگ میں پڑھنے کا من کرتا ہوگا بڑھیا ہاں نئے نئے اب اب
ہے نا کہ یہاں تھوڑا سا رہنا ہے صحیح ہے
تھوڑا رہنا ہے تھوڑا بیلو بنانی ہے ا ا اب اب بھاڑ میں جائے آ جان مان پہچان ہوگی کیسے کیا ہوتا ہے سب
جان پہچان کی بات نہیں ہے مطلب اب دیکھو نہ ہی وہ کوئی اتنی ویلو رکھتی ہے نہ ہی اب ہم لوگ اتنا ویلو رکھ کیونک اب سمجھ گئے کہ کون کیسا ہے یہ
ہاں اور کیا
ہاں ان کا مطلب میری میم کا یہ ہے کہ ان کا پورا کاپی ٹو کاپی چھاپ کے دو تو ان کے لیے صحیح ورنہ پھر بیکار ہے
اچھا
ہ اپنی مرضی کے کوئی ورڈ کچھ ہے ہی نہیں یہی ان کی میم کا بھی حال یہی میری میم کا بھی
ہی ہی ہی ہی
انٹرنل ایگزام میں اتنا پڑھے تھے پتا ہے کاپی پوری اچھے سے لکھا سب کچھ لکھا سب مطلب ہم اپنے طریقے سے لکھ رہے ہیں جو بھی لکھے میرا تھوڑی نا ورڈ ٹو ورڈ اور میرے میرے ڈپ میرے ڈپارٹمنٹ میں ایک ہے وہ پورا کاپی ٹو کوپی چھاپتی ہے بالکل رٹنے والے ہیں نا کچھ لوگ ہاں تو وہ بھیا کپی ٹو کپ پ چھاپ کے لکھ دن وہ ان کے لیے صحیح ہے ہاں اس نے بہت اچھا لکھا تھا اور ج نہ سب اپنی مرضی سے وہ سب بیکار ہے
ارے تو یہی تو بڑھیا ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے
اپنی مرضی سے لک وہی تو وہی تو مین بڑھیا ہے ہم ہم کو اب اپنی نالج سے مطلب ہے فالتو چیزیں تو اور پتہ ہے میری ہ
اتنا یہ ہے دیکھو میں بتاتا ہوں گا سوچنا یہ ہے کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں وہی ہونا چاہیے باقی کہ ادھر کچھ نہ ہونا چاہیے ہاں ہاں ہوں جس طریقے سے ہم نے پڑھا اس طریقے سے تم بھی پڑھو جس طریقے سے ہم پڑھ آر رہے ہو اس طریقہ سے پڑھو یہ م
اور ویسے اور اور چیزوں میں ویسے اچھی ہے میری ماں مطلب اکارڈنگ ٹو ان کے حساب سے وہ میری میری والی اچھی ہیں کیونکہ یہ سمجھتی بھی ہیں لیکن بس ان کا اتنا ہی مسئلہ ہے کہ مطلب ان کا ہر چیز کاپی ٹو کاپی ہونا چاہیے
ہاں اور کیا کیا ہی کہہ سکتے تم تو میم ہو نہیں کرنا پڑے گا ہی
ہوں لیکن ہم کرتے ہیں اپنے ہی اکارڈنگ ہے نمبر آپ چاہیں جتنے دو اب ہم اپنا دیکھ
پر ان کے میں نا ان کے میں نا وہ ہے نا لڑکے بھی تھوڑا اسٹوڈینٹ سیل وہ ہیں تھوڑے
کیا چیز
والے شکایت کر دیتے ہیں وغیرہ
یر میں بھی ایسا نہیں میرے میں بھی نہیں ہے میرے میں بھی بہت ہے ایک ایک دوسرے کی بس لگ وہ لگائے رہتے ہیں آج ابھی ہم نے دو دن افسینٹ کر دیا اب کل دیکھنا بوال ہوگا میم ان سے اپلیکیشن لیجیے ان سے یہ کرے ایسے وہ کرے ایسے میرے میں بھی ہے سب کے ڈیپارٹ منٹ میں ہے کچھ نہ کچھ
قیدو قیدو کہہ دیا کرو قاعدہ پڑھنا تم آئے ہو اپنا دیکھ تو ہم اپنا دیکھیں گے تمہیں کیا پڑی ہے جل رہی ہے تو بتاؤ
ہرے سب کے بار جن
کیا ہی کر سکتے ہیں ہیلو
ارے ہاں سب کے میں آئی ہے خود کرے تو کچھ نہیں ہو یہ
پڑھتی ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے ہم
سیار جتنے ہوتے ہیں نا سب وہی ہوتے ہیں سب کمی میری پتا ہے میری فرسٹ فرسٹ کلاس میں اتنے کتنا ایک مہینے ہو گیا پرزینٹ نہیں لگ رہی ہے اور جس دن میرا دماغ خراب ہوا نا اس دن کلاس میں ہی بےعزتی ہوگی اچھے سے ہم سوچ رہے ہٹاؤ اور رہن دو رہنے دو کیا ہی بولے
ارے نہیں یار تھوڑا تھوڑا صبر کر لو کوئی نا
نہیں صبر بہت کرتے ہیں اب سوچ رہے ہیں اب دو تین اھے یہ بھائی یہ فائنل پیپر پرہنکل دنا سیکنڈ ایئر میں بتاے گے اچھے سے صحیح ہے سیکنڈئر میں ان ہے سو ہے ہم صحیح ہم جنگ کریں گے ابھی تو بس کچھ دن نکل جائے تھوڑا سا سیکنڈ ایئر تک ان سے لوگ اس سے کوئی دیکت نہیں ہے جو سی آر وی آر ہے نا سیکنڈ ایئر میں سب کی سی آر سی آر گیری نکالیں گے
اچھا وہ بن جاؤ گی سینئر تھابا
سینئر تو وہ تو رہیں گے میرے کلاس مٹ ہم اب دیکھو سیکنڈ سی آر نہیں بننا لیکن ایک تھوڑا سا وہ رہتا ہے کہ ارے یار مطلب وہ سب کی تم اٹینڈینس لگا دے رہے ہو ہم لوگ کے میں نوٹنگی چھا رہے تھے یہ پانچ منٹ دس منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے
ہاں ارے تو مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے نا تمہارے میں بتایا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے اس نے بتایا تھا یہ ہو جاتی ہے لگ جاتی ہے کنڈسر اس کے ویوس
پہلے دیکھو پہلے لگ جاتی تھی پہلے لگ جاتی تھی ٹھیک ہے ایک دو بار انہوں نے نوٹنکی کر دی ہے ٹھیک ہے اور مطلب آپ دیکھو اب ہے نا ڈیوائڈ ہو گیا ہے پہلے سب لڑکیاں چلو ٹھیک ہےکچھ نہ کچھ کر کے ہو جاتا تھا اب ہے نا جب سے اب نا یہ مطلب کچھ لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے نا کلاس میں تو گروپزم ہو گیا ہے پورا گروپ بن گیا آدھا گروپ الگ بن گیا اور جو سی آر ہے نا وہ دوسرے والے گروپ میں ہے ہم لوگ تھوڑی سی ہم لوگ سے تھوڑا سا جلتے ہیں ٹھیک ہے اب بس بس وہ میں وہ کھینچی وہ کر رہی ہیں ہمیں تو بس ادھر ایک بس ایک مہینہ نکلنے تو پھر بتائیں گے کیونکہ اگلے سال اگلے اگلے سال سی آر بدلے گا نا تب پتا چلے گا
ہاں تو صحیح ہے اور کیا سی آر اپنے دوست تک وہ ووٹنگ ہوتی ہوگی شیار بننے کے لیے
ووٹنگ ہوتی ہوگی ہم ہی لوگ نے ووٹ کر کے ان کو سی آر بنایا تھا اچھے سے
اے اور تم سے ہی غداری کر رہے ہے
ہمیں لوگ سے غداری کر رہے ہیں
ہیلو کوئی نہ ہم بدلا لے لو نا
موبائل بھی لو آ رہے ہیں ابھی دس منٹ میں ہاں بدلا تو بدلا تو لیں گے ہی ایسے تھوڑی نہ چھوڑ دیں گے
تو تمہاری دوست کون ہے تمہارے کلاس میں سب سے مطلب زیادہ جگری جگری دوست کون ہے تمہارے کلاس میں جس پر تم بھروسہ کر سکو
دو چار لوگ ہیں
دو چار لوگ ہیں اچھا
تو ان میں بھروسہ کرنے لائق ہیں
ہوں ہوں
میں تمہاری کلاس کی بات کر رہا ہوں
ہاں ہاں ہم اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے بتا رہے ہیں
اچھا
ہاں
تو تو اچھی بات ہے ہونا چاہیے ایک دو ایسے لوگ
ہاں ہیں ایک دو لوگ ایسے لوگ
کون بولا
ہم اتنا مطلب ہمارے پڑھنے والے بچے آئے ہیں ابھی وہاں چلی گئی ہے ہم کو پڑھانا ہے ہم جب بولے تھے ریڈنگ کرو آ رہے
اچھا یہاں بھی پڑھاؤ گے پھر اپنا اپنا وہاں بھی پڑھانے جاؤ گے
ہوں
تو تو ڈبل محنت پڑ گئی ڈبل چلانا پڑے گا تم کو
ہوں ہوں ہوں
کوئی نہیں سمجھتا ہے
چلو ماموں آاں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اب
ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ